السلام لیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے اپی اپ کے کیسے مزاج ہیں اج
جی الحمد للہ بہت اچھے مزاج ہے ہمارے آپی اپ بتائیے خاندان سب ٹھیک
الحمد اللہ سب خیریت ہے ابھی یہاں پہ سب بڑھیا سے چل رہا ہے اور موسم کا مزاز تھوڑا سا تو بدلا ہے یہاں
صحیح فرمایا اپ نے کیونکہ یہ کہ ھے نا ٹکنیک ہے یہ کہ لو ایک طرح کی جس سے یہ موسم چینج ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی گرمی گر سردی ہر طرح کی ہے یہ ٹکنی
ھمم یہ تو اللہ کی ہے
اللہ کی یہ یہ قدرتی یہ صحیح میں
ٹکنیک ہے باقی ٹکنیک جو اج کل بہت
اج کل تو ٹکنیک صحیح فرمایا صحیح فرمایا اپی کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے موبائل ایسے ہے موبائلوں پہ اپ ہر طرح کی طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہو موبائل فون ایسے ہوتے ہیں جہاں سے انٹرنیٹ ہوتا ھے انٹرنیٹ کی اپنی آ آدھار پہ ہم ہر چیز کو مطلب بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں
موبائل ہے انٹرنیٹ ہے گاڑیاں ہے مشین ہیں طرہ طرہ کی اواز آۓ گی چھےڈ سان ہو گئی گاڑییاز مشینوں سے گھر کے کام باہر کے کام ت آسان ہوتی باہر بھی اندر جب چلتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ت میں کیچو نکلتا ہے
آپ کو آپ کو پ آج کل تو کپڑے دونے کی مشین مش کنی آ گئی ہے کنی آرام سے آج کل نارمل مشین تو کوئی یوز ہی نہیں کرتا کوئی مطلب اس کو کہتے ہیں نا کیونکہ سب زیادہ وہی یوز کر رہے ہے تو اسی لیے تو وہ جلدی کپڑے دکھ جاتے ٹینشن ختم اگر اگر ہمارے ہم اگر ہمارے ملک میں تکنیک کا سچار نہ ہوتا تو یہ جلدی تیز پاس کہتے ہیں نا جلدی تیز کیسے ہوتی
جی جی
انہیں سرل اور چیزوں کو سرل بناتی ہے صحیح اگر وہ تیز ہوئی ہے تو تبھی تو ہمارے تبھی تو وہ چیزیں سرل ہوتی جا رہی ہے
مکانی ہو رہی ہے ہ ای چیز و ہے نا
جی جی جی جی صائی
اس سے ہمارے شریر کو بھی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم زیادہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے
صحی فرمائیای آپ نے بالکل
ہمارے امی ابو د خود سے کاترتے تھے ہاتھوں پ تو کتنے چست رہتے تھے ا سب ات چست لگتا ہے سبا تھا کام کر کے اور سب جاتے ہیں محتاج ہو گئے ہیںش
وہ تاجوں کے مشینوں کے برتن دھونے والے کی کپڑے دھونے والی صفائی والی ہر چیز کی مشین ہے آج کے ٹائم میں ہر گھر میں ہے کہتے تھا تکنیک کے سمے اور ہاں تک ن سمے محنت دونوں کو بچاتی ہے وہ
بچاتی ہے اور آج سی بھی بنات
ہسی بھی بناتی ہے صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا پر ان کی سہایتا سے ہم کئی چیزیں جیسے آسان بھی ہو رہی ہے جس کی چیزوں سے آسان ہو رہی ہے وہ جو ہمیں چاہیے جو ہمارا اتنا وقت لیتے تھے وہ آج آسان ہوتی جا رہی ہے چیزیں
ہاں بالکل دیکھیے نا آپ جیسے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو کتنے لگ ج سے بک س ہوتےک کے ا تو اپنی گاڑیاں ہیں باہر جانا ہے دور دراز تو ہوائی جہاز سے دنوں کے گھنٹوں میں اور
کچھ کچھ کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں صحی فرمایا صحیح صحیح بیٹے ہیں اب گھر بیٹھے آن لائن چیزیں خرید سکتے ہو
ہاں
خریداری لوگ آم آم لوگ خریداری کر رہے آج کل تو ہر کوئی گھر بیٹھے کوئی آ جات کوئی آ جاتا ہے گھر میں رشتے دار آ جاتا ہے کوئی بھی آتا ہے تھ جلدی سے جلدی ہم ایک منٹ لگاتے ہیں آڈر ڈالنے میں آڈر ڈالتے ہیں تو گھر پہ چیز آ جاتی ہے اگر یہ فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہے ہاں سی میں
پہلے تو اکیلے ہوتے تھے تو سوچنا پڑتا تھا کہ کیسے کہیں گھر میں کوئی نہیں ہے اب ہم کیا سیما بازار کیسے جائیں اب تو آن لائن فٹافٹ آ جاتا ہے
صحی فرمایا آپے
اور اورسوں کے لیے تو ویسے ہی یہ بہت بہت زیادہ بینیفٹ ہے ج آن لائن جیسے شاپنگ کر لیتی ہے تو پہلے تو گھر میں لوگوں کی منتیں کرو کہ ہمیں بازاد میں
لے جاؤ صحیح فرمایا آپ نے کہاں کوئی کوئی جاتا تو کہاں ہے ٹائپ میں تو وہ یہ ہے نا کیلے اٹھ کے جانا وہ آلسی ہم آلسی ہے پہلے ہی تو آلسی آلس کی وجہ سے شاید ہم آگے جا بھی نہیں پاتے تھے تو تبھی وہ چیزیں کتابھی چیزیں کہتے ہیں نا نق سان اسی لیے ہوئی ہے اگر آج کے ٹائم میں اگر اگر اچھی شکشا ملی ہے تو تو اسی کے اسی کی وجہ سے یہ کہہ لو کہ اسی کی وجہ سے یہ بڑھتی ہوئی ہے چیزیں اگر وہی بھومکا نبھا رہی ہے شکشا یہ ہمیں یہ بڑی بڑی بھومکا نبھا رہی ہے ہمارے جیون میں
نئی نئی جانکاری ملتی ہے ہمیں کچھ کسی چیز کا مطلب پوچھنا ہو تو بھی ہم آسانی سے سے پوچھ لیتے ہیں اس پ کچھ نیا سیکھنا ہو اورس اتنے اتنے بہت ساچ تو آن لائن گھر بیٹھے ہی ہم فی سر س
صحیح فرمایا آپ نے بہت آج کل آج کے ٹائم میں صحیح میں آج کے کے دور میں بہت بہت زیادہ مطلب گھر بیھے آپ کہتے ہیں بہت زیادہ کورس ہو گیا ہے کہ آپ کہتے گھر میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے ایک کی جگہ نہیں آپ دو دو تین تین سوچ کے دماغ میں کہ ہم وہ بھی کر لیں ہم وہ بھی کر لیں اگر تکنیک ہے تو کر رہے ہو نا آپ
صحیح فرمایا اپ بھی میں تو خود کہتی ہوں کہ بچے پہلے پڑھتے ہوئے ایک ہی چیز پڑھ پاتے تھے کیونکہ جگہ جگہ کالج میں جانا اسان نہیں ہو پاتا ہاں اب تو گھر میں الگ سے کورس جوائن کر لیتے ہیں نیا بھی سیکھ لیتے ہیں اپنا تین کورس بھی کر رہے ہیں بہت آسانی ہو گئی ہے
صحیح فرمایا
پھر بھی رہتے ہیں بچے بھی کوئی بھی
تکنیک سے دنیا بھی ہم ایک دوسرے کے جو فاصلے ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی پاس ہو جاتے ہے ایک دوسرے کو نزدیک لے کے آتی ہے وہ
وہی
جتنے اب ہم صحیح جتنے ہم نزدیک ہوتے ہیں تبھی ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر پاتے ہیں انہیں چیزوں سے بہت چیزیں ہمیں بہت کہتے ہیں نا بہت ہمیں لابھ دائک ہے یہ چیزیں ہمارے لیے
آج کل تو کیمراز بھی دیکھو کیسے آگے ہیں وہ اترکش میں جا کے کیسے فوٹوز کھینچ
صحیح صحیح فرمایا بالکل
کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ چیز تو جو کہوپا رہی ہے
صحیح صحیح فرمایا نے صحی فرمایا آپ نے ان کو ن اس میں نا تکنیک کی وجہ سے بینک بینک وغیرہ میں بھی بہت ان کو بھی بہت مطلب کہتے ہیں نا بہت فائدے ملے ہیں ان کی سیوائیں بڑی ان کی ایزی آسان ہو گئی ہے
ہاں لوگوں کے
تکنیکی سہیتا کے بنا آپ کے کچھ بھی نہیں کر رہے تکنیکی سے سہایتا کے بنا ہر چیز کھل رہی ہے آپ کے نیا نیا وکاس ہوتا جا رہا ہے ت ہمارا تبھی تو کہتے ہیں ملک تبھی تو بڑھ رہا ہے
ترقی کر رہا ہے تھا ابھی بہت ترقی ہو رہی ہے
تبھی ترقی کی کے موڑ پہ ہے تکنیک آپ کو پت ہے منورنجن کے سادھنوں کو بھی بڑھاتی ہے کئی طرح کے اب ہم مووی تھیٹر دیکھ لو ہم پہلے کو گھر میں کوئی ٹی وی نہیں ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں اور آج کے ٹم آپ موی تھھیٹرس اتنے بڑے بڑے بڑے لوگوں کے آج کل تو گھر میں بھی کتنے بڑے بڑے مطلب ٹی ویز لگ رہی ہے ایل سی ڈیز لگ رہی ہیں کتنی بڑی بڑی لگ رہی ہے کتنا کتنا وکاس ہوا ہے ہمارے
دس ہی مئی نہیں ن سنے سب کچھ کچن میں ہی کت ہیں سن کے
سے ہم گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے کئی لوگوں کو نہیں مزہ آتا تو باہر جا کے موویز دیکھنے جاتے ہے تو ہاں منورنجن بھی ہو جاتا ہے ایک ایک کچھ ٹائم آپ اپنے لیے اسپینڈ بھی کر لیتے ہیں
ج آپ کی چیز وہی کرنا ہوگا وہ پہ میں سوچ روز مرہ میں بھی کچھ بھی مچھلییں نئی نئی آ گئی ہیں اس پ بھی کتنی آسانی ہوگی ٹھیک ہے
صحی فرمایا اس میں جیسے کہہ لو کہ آپ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ جوک نگ ہے جو لوگ ہاؤس وائف نہیں ہے ورکنگ ہے ان کے لیے بھی بہت ایزی ہو گیا ہے بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ کہیں بھی اگر میٹنگ ہوتی ہے ان کو کام کے لیے وہ گھر بیٹھے بھی کئی بار کر لیتے ہیں آن لائن آن لائن ہی آج کل میٹنگ ہونے لگ گئی ہے
ھمم ھمم انٹلہ
بالکل ویڈیو کال ویڈیو کال پہ ہاں جی صحی میں ویڈیو کال کھولو تکنیک ہر طرح کے سامنے ہے ہر چیز آپ کو دین دیتی ہے
ہ ان کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ ایسے ہی گھر سے ہی کام چلی سرد جنپ چلتا ہے پس چی
صحیح میں گھر بھی پل صحیح میں گھر بھی دیکھا جاتا ہے بچے بھی پل جاتے ہے کیونکہ یہ تکنیک کے بنا تو کہتے کچھ بھی نہیں تبھی تو تو تکنیک آتی جا رہی ہے جیسے جیسے نئی سے نئی تکنیک آتی ہے کچھ نہ کچھ سویدھا لے کے آ رہی ہے ہمارے لیے
پ جی
چلو اور بہت اچھا لگتا آپ سے بات کر کے اپنی پھر ملاقات کریں گے اچ السلام علیکم
اللہ
اللہ